توں فصل نے لایا ہوگا کہ نہیں پتاہ نہیں کیا کیا ہوگا فیصل کو فیصل نہیں بولے تو کیا بولے زندگی گزارتی ہو تم ورنہ تو اتحاد میں چک لو کاا گ گ
آ کر ر ن پت گ پندہن منٹن میں کوش پت
بلاؤ حکن نہ کرو چکر پت بتو وات پورر نو کہن پور
بیا س دپا
جہاں سے یہپر نرو
بند بندند ہ کشکو بولا ہا ریکارڈ آئیڈیا کوشچن کر کو کالج کر سچوڑی جا تو تو وہ پپول ل آے پاس بولتا آتا ج گو کو زمین میں کیا پتا ہے ج گو ج بھائی زندگی نے زندگی ب زی
زندگی سہان تو ایک م ہی مہان تو
زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو ک نے جانا س س
کڑی میں تو کہند ج
ور ل ش سےدہ مرض ڑ ج ب پی کی پل پو پل
مجھ سے ملنے تو وہ تو آئی تھی ریشمی سیلی باس میں دور بی دور بیٹھا تھا میں اس کے سام وہ بیٹھکنے آئی میرے ساتھ میں
پت کر ک کنی کی کھ کراس میں مقہ
جس کے آگے میں بیٹھا اس کے پچھ
اپا آ ک
کٹ کہنی ہے میں نے پیل جگ وہ لے لو کہر دین مرض
زندگی زندگی ابھی میں چل رہا ہوں اور یہاں سے دے جائے گ حم بہرا ہے اور ہ ا دریا کے سائڈ سے اد سحل سے میں ابھی چل رہا ہوں اور دیکھیں گے ہم یہاں سے کہاں اور یہاں پہ اب ٹریکٹر والا اس کو میں بولوں گا مجھے بھی ایک سواری دو مجھے اپنے ٹیکٹر کے اوپر بیٹھاؤ
پڑا ہوا ہے اسھر پانی نہیں بھرا ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں اس وقت دیکھنے کے لیے
انکل کے مین ہے
یہاں پہ جو ہمارے نیچے یہ تھوڑا سی زمین ہے یہ پھسل رہی ہیں کیونکہ نرم بہت ہیں تو اسی لیے ایک شہعری ہیں من بھومی میں یدھ ہو اس سے پہلے رن بھومی میں کھیلا جاتا ہے تو اور پ نے کسی طرق تجربے کے کسی کام میں جانا غلط ہے کیونکہ کہ وہاں پہ پھر غلط ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ہم
یہ پانی کتنا صاف ہے اس میں مجھے اپنا چہرہ بھی دکھ رہا ہے جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور میں ابھی چل رہا ہوں بہت دور آیا میں ابھی میں امیزون کے گئے جنگلوں میں ہوں اور مجھے رات ہونے والی ہے مجھے کھانے کا بندوبست کرنا ہے دیکھنا ہے مجھے کچھ کیڑے مکوڑے اگر ہ گ کیڑے مکوڑے اگر یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے ہوں گے اب میں دیکھوں گا یہاں پہ اگر کچھ کی کیڑے مکوڑے ہوں گے تو وہ کاؤں گا
بعد ہم جا رہے ہیں اس وقت بیچ سے یہاں پہ تھوڑا پانی بھرا ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر سے اور یہاں پہ ایک ٹرانسفارم لگا ہوا ہے وہاں سے ہمارا دوست وہاں سے ہیں
وہ دیکھو کہاں پہ یہ چلگو لے دو کہاں پہ ہے یہ چھی چھی میںس لوگوں کے ساتھ چلتا نہیں ہوں میں اکیلا چلنا پسند کرتا ہوں ہ میں اکیلا چلنا پسند کرتا ہوں پتا نہیں ہے وہ کیا کر رہے وہاں سے آئی ڈونٹ لکٹ آئی ڈٹ ل بے کیا بولو نا
یہاں پہ دوست بول رہا ہے پلان بدل گیا بول رہا ہے یہاں سے آ جاؤ یہاں پہ کچھ کھیت میں کچھ لگا ہوا ہے دیکھنے جا رہے ہیں ایک ہے
بسا ا کكتھ گس فیصل
تو یہ جو میرا دوست ہے یہ گیا یہ تھوڑا سا کیا ہے وہ یہ یہ چنے ہیں اسی لیے یہ تھوڑا پر پراپرٹی ہے ہم یہاں نہیں جائیں گے ہم آگے جائیں گے تھوڑا دیکھنے آگے تھوڑا ٹریکٹر چل رہا ہے
ٹریکٹر والے کو بولا تھا میں سور دی اس نے بولا ن
اور یہاں پہ مونگ ہے مونگ مونگ کے بیچ ہیں تو تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں آگے کیا ہوگا یہاں پہ اور یہاں پہ ٹریکٹر چل رہا ہے ٹریکٹر والی کے بول رہ ہیں ہمیں چلا ٹیکٹر پہ
ا لڑ پہ چلاا
سے ملنے کو وہ تو آئی تھی رشمی سےی لباس میں ا س سم تو کر شریر میں ہوتا ہے یہاں پہ میں گانا گا رہا تھا اور یہاں پہ اسح میرے دوست نے یہاں سے یہ وہاں دچ رہاتھ تھا ا اس سے پچھے پھینک دے ہیں مونگ پھول اینڈ
این اور یہاں پہ دیکھو ابھی اس منہ میں تومچوں کو ابھی میں آپ دیک یک سکتے ہو یہاں پہ کتنے اس دریا میں کتنے سارے جانور ہے یہ سفید سفید جانور واہ آئی لائک اٹ کیا بولوں میں اس کے بارے میں
ہیں جو کھیت کے بیچ میں سے یہ کیڑے کھا رہے ہیں یہ بہت سہانا لگ رہا ہے یہاں پہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا اور یہاں پہ دو پول پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ کس لیے رکھے ہیں انہوں نے یہاں پہ اور ہم جا رہے ہیں آگے پتہ نہیں ہے ہمارا یہ دوست کہ گیا آگے سے اور اس وقت تو ہم جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں او پتاہ نہیں یہ کیا یہاں پہ یہ کیا بخ چز ہے یہاں پہ کیاگ بیچ میں سے یہ ہو ذیشان واٹ از دس یہ کیا بیچ میں سے زمین کا تھوڑا سا کھیت تنازع ہو رہا ہے یہاں پہ بیچ میں سے اور یہاں پہ ہم اس وقت کھیت کے بیچ میں سے جا رہے ہیں اور رہے یہ سیدھا پن لن کے باہر اور ہم آگے جا رہے ہیں یہاں پہ گرلز ہاسٹل کی طرف یہاں پہ بوائز ہاسٹل ایک سائڈ ہے ایک سائڈ گرلز ہاسٹل ہے بیچ میں
ہیں اٹریکٹ کر رہا ہے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا کچھ یہاں پہ ایک پراپرٹی ہے یہاں پہ مکان بنا ہوا ہے جس کے سامنے بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا ہے اس میں تو تو ہم دیکھیں گے اس وقت کتنا ٹائم کتنا ہوا تو ٹائم تو سات پچی منٹ ہو گئے ا تو ابھی تھوڑا ٹائم ہے ابھی سات ہی منٹ ہو گئے تو ہم تھوڑا آگے اور چلیں گے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا تو
ہ امڑا وسیا پوٹ
وہ ککا وہ وند کۃ چک
یہاں یہاں آ یہاں
کہاں ت تسی کہ ہو
یہاں پہ بیٹھا ہوں نا
اسھ دوسی پین گل ل سے ابھھی اور یہاں پہ میں جا رہا ہوں اب واپس جا رہا ہوں اپنے دوست کے پاس کیونکہ اس کو کلی ہو رہی ہے تو تو کیونکہ یہ انہوں نے بہت کچھ سکھایا مجھے کیونکہ یہ ہمارے سینئر ہیں یہاں پہ تو اب جاتے ہیں وہاں سے مجھے لگ رہا ہے ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ وہ یہاں سے کھیت کے بیچ میں سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ سے مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا واٹ از ور اوپینین واٹ از دس توئی اور یہاں پہ کھیتوں کے بیچ میںس سے یہاں پہ گسٹر ہے اور یہاں پہ کچے سکھا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت سے دوستر ہیں جن کے کچوں میں چھید ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اس وقت ہم کھیت کے بیچ میں سے جا رہے ہیں اور ویو بہت ہی بڑھیا ہے بہت ہی بڑھیا مہوسم ہے سہانا سا موسم ہے اور یہاں پہ میرا گغش تھا میں یہاں پہ رہتا ہوں آگے تو اب ہم جا رہے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں کیا گا دیکھ تو وت ہے کہ نہیں اور مجھے لگ رہا ہے ہیں بہت ہے کیونکہ یہاں سے ذیشان تھوڑا ب اگست گیارہ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس و کہتے میرا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے اپنے دوست کے فون سے چلا رہا ہوں یہاں پہ میں پھسل رہا ہوں اس وقت کیونکہ بہت ساری پسلن ہے یہاں پہ اورکھنایں تو ہم دیکھتے ہیں آگے آگے خھو کر کے ہم آپ کو ہر منٹ کی خبر دیں گے بنے رہے ہمارے ساتھ بلاگ میں ہم اس وقت جا رہے ہیں اپنے دوست کے پاس جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کیوں ادا سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ سائڈ میں تو ہم جا رہے ہیں اس سر اس وقت یہاں پہ دیکھ رہا تھا یہ یہ لوگ بچوں کی کیا کر رہے ہیں تو پتہ نہیں اس کیا پرابلم ہو رہی ہیں تو ہم جا رہے ہیں آ آگے جم کے پاس کیونکہ ہمیں جم کرنا ہے باڈی بنانی ہے تو کیونکہ ہمارے دوست کو باڑی بنانی ہے ہمیں فاٹ لاس کرنا ہے
سمج ہے ہ تچی
کالون پرروگریس
ہم د
تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا
مش
ملتے ہیں اگلے بلاگ میں تب تک کے لیئے اپنے پر کمبل رکھو اور سو جاؤ
ہوں
اور یہاں پہ
برابر دس منٹ بعد اور یہاں پہ یہ دوستتابھیولب وہ ماتا ت ماتاٹ کر بی کر بی
ہم کان ہے
پ بق بھشو ہو ح گتل نفر لگان دان ا اواؤ نسو اچے متم ہمارا س دن نہیں ہم سوچ رہ تھے مزدوری کرنے کاتےے پ جن جکا جائے نہیں آ
تو مزدوری کے لیے یہاں پہ آٹھ سو د رہے ہم بول رہے ہمیں حضرات ہے تو کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں تو یہ یہ فی الحال ہم ڈاکٹر
س پ
رہی ہے میرے دوست اور اس زمین دار کے بیچ میں وہ بول رہے ہیں آٹھ سو بیس میرا دوست بول رہے ہیں نو سو بیس اب چل رہا ہے کیوںکہ بول رہے ہے بی اور سو کے بیچ میں ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کسی کے چھپڑ ہو جوور یہاں پہ یہاں پہ میٹ لگا ہوا ہے پت نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں اس وقت آگے گاڑی میں
سائڈ میں کچھ
م
گ چ ہت
تو ہم جیکٹ اس پہ ہو گئی دیکھتے ہیں کیا ہو گا مجھے لگ رہا ہے تم کاٹو یہ رکال کرتے ہیں سف